ہلو
السلام علیکم
بھائی جناب ٹھیک بات ہےس
الحمد للہم م آپ سناؤ
بس شکر ہے اللہ کا آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی پتہ ہے
پتہ نہیں پتاہ نہیں کچھ ہو گیا اور نیٹ ورک کا ایشو ہوتا ہے کبھی کبھی
جی پتا نہیں کیا ہے انا کی آگ ایگونا ایگو پہ
اوکے
تو بجان انسان پوری زندگی باہر کے دشمنوں سے لڑتا رہتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہماری ناک اکامی ہماری پریشانی اور ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتوں کی وجہ کوئی دوسرا شخص یا حالت ہے لیکن اگر ہم تھوڑا ٹھہر کر اکیلے میں اپنے دماغ کے آئے نے میں دیکھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سب سے بڑا دشمن ہمارے اپنے اندر بستا ہے اس دشمن کو کوئی تلوار نہیں کاٹ سکتی اس کو کوئی دیوار نہیں روک سکتی اس دشمن کا نام ہی انا ہے جسے نا می لشم ایکو کہتا ہے
صحیح پرم ب
تو آچجا تو آج میں یہی بتاؤں گا آپ کو کہ انا کس طرح کی ہماری زندگی کی خوشیوں کوا کھا رہی ہے اور اس کے مقابلے میں خدا نے ہمیں جو عظیم ہتھیار دیا ہے یعنی آجزی جسے ہیملٹی کہتے ہیں تو وہ کس طرح ایک بے سکون زندگی کو جنت بنا سکتی ہے
صیید جی ب جان
تو بائی جان الہ دراصل انسان کا اپنا اپنے بارے میں بنایا ہوا ایک جھوٹ تصور ہوتا ہے تو یہ ہمارے دماغ کہ وہ آواز ہے جو ہر وقت ہمیں کہتی ہے میں سب سے بہتر ہوں میں بہتٹ ہی وہ نا میری بات ٹھیک ہے مجھے سب پتہ ہے اور دوسرے مجھ سے کمتر ہے وہ اپنے سامنے والے کو بہت نیچا سمجھتا ہے
صحیح پر میں بجوں
تو انسان کی فطرت بہت عجیب ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مٹی سے بنتا ہے اور جب مرتا ہے تو مٹی کے اندر ہی جاتا ہے مٹی کے د روں کے درمیان وہ ہوا میں اٹھنا چاہتا ہے انا دراصل ہماری انسیکیورٹی ز ہوتی ہے نا جو کمزوریا ہوتی ہیں ہماری کا اس کا نقاب ہے جو شخص اندر سے جتنا کوکھلا اور کمزور ہوتا ہے وہ باہر سے اتنا ہی اکڑا ہوا ہوتا ہے اور رور ہوتا ہے اس میں
جی بازن
تو وہ اپنی اونچی آواز اور اپنے غصے سے لوگوں کو دبانا چاہتا ہے تاکہ اس کی اصلی کمزوری نہ دیکھ لے کوئی سچوں اور طاقت اور انسان ہمیشہ نرم اور ٹھہرا ہوا ہوتا ہے جیسے آپ ہو
صحیح پرم بچن
جی بھائی جان تو بھائی دنیا میں لاکھوں ہاں جی بھائی جان
بس یہی ہے کہ ایکو کا مطلب ہی ہے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا اور اپنی غلطیوں کو تسلیم نہ کرنا جب انسان اپنی تعریف زیادہ اور دوستوں کی قدر کم کرنے لگتا ہے تو یہ ایگو کی ایک نشانی ہوتی ہے ایگو انسان کے رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے اس کی وجہ سے دوستوں دوست یاں ٹوٹ جاتی ہیں گھروں میں جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں اور کام کام کی جگہ پر بھی
مشکلیں پیدا ہوتی جی بھم بہت بہت مشکل ہوتی ہے
ہاں ہرین ہرین
ہر انسان میں کچھ اچھا یا اور کچھ
کمیاں ہوتی ہیں اسی لیے ہمیں ہمیشہ اپپ نرمیت جس کو ہم ہیومینٹی اختیار کرنی چاہیے اور دوسروں کی عزت کرنی چاہیے اگر ہم آ اگر ہم ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اپنے اسی اسی من لین اس اسی وقت مان لین چاہے ٹھیک اور ضروری ضرورت ہو تو معف معافیان معافی مانگنی چاہیے
جی بھائی جانی
کمزوری
کمزوری نہیں ہے بلکہ ہمت اور ایک اچھا اخلاق کی نشانی ہے بالکل بالکل ہمیں
ہمیں ہمیشہ دوسروں کی بات کو دھیان سے سننا چاہیے اور اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے
جی بھائی جانو ہے نا دنیا میں لاکھوں دوستی ہزاروں و شادی اور ان گنت خون کے رشتے صرف ا ایک جملے کی بٹ چڑھ جاتا ہے کہ میں کیوں جھکوں میں کیوں پہلے بات کروں تو جب دو لوگ میں ناراضگی ہوتی ہے تو فیصلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا نہ بڑھ ان کی یہ انا ہو جاتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں نے معافی مانگ لی یا میں نے پہلے یہ کال کی تو میری عزت کم ہو جائے گی یاد رکھیے جس رشتے میں آپ اپنی عزت کو محبت نا عزت وہ ایگو کو محبت سے بڑاع کر دے تو وہ رشتہ اسی دن مر جاتا ہے تو جھکنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا درخت کی وہی ٹہنی جکتی ہے جس میں پھل لگا ہوتا ہے نا جوٹنیی اکثر جو ٹینکی اکڑ جاتی ہے وہ سوکھ جاتی ہے اور آخر کار ٹوٹ ہی جاتی ہے تو آگ میں جلنے کی کام آتی ہے تو اگر آپ کو اپنی کسی عزیز رشتے کو بچانے کے لئے اپنی انا کو قربان کرنا پڑے تو بنا سوچ اسے ذبح کر دے آپ زندگی بر کی تنہائی سے ایک لمحے کا چک جانا ہزار گنا بہتر ہے
صحیح پر میں بجن
تو زندگی میں دو چیزیں انسان کی آنا کوساب سے جلدی ہوا دیتی ہے دولت اور علم جب کسی کے پاس اچانک پیسہ آ جاتا ہے
صحیح صحیح بات
تو اس کے چلنے کا انداز بدل جاتا ہے تو وہ غریب رشتےہ داروں کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے
صحی پرم بھچان یہ زندگی کیا کی ہے اس میں کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے یہ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں یہ چیز ہے
تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب اس کی عقل اور محنت کا کمال ہے لیکن حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا چاہے تو ایک رات کی بیماری میں اس کی ساری دولت ہسپتال کے بلوں میں بہ جائے گی اور اس سے بھی بڑا غرور علم کا ہوتا ہے جب انسان چار کتابیں پڑھ لیتا ہے دو ڈگریز حاصل کر لیتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے دانہ شخص ہے لیکن دوست وہ لیکن بائی چان سچا علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو بتا بتاتا ہے کہ مجھے تو ابھی کچھ بھی نہیں پتا سمندر کو دیکھ کر قطرے کو اپنی اوقات کو اندازہ ہو جاتا ہے تو اگر آپ کا علم اور آپ کی دولت آپ کے اندر نرمی اور آجزی پیدا نہیں کر رہی تو وہ علم نہیں وہ ظہالت ہوتی ہے جسے ہم انگلش میں اگنورنس کہتے ہیں اور وہ دولت نہیں وہ عذاب ہے انسان کے لیے
صحیح پرم مھے
تو ہمارے معاشرے نے ایک بہت بڑا جھوٹ پھیلایا ہے کہ جو شخص نرم ہوتا ہے جو آگ آگے بڑھ کر معافی مانگ لیتا ہے اور جو آجزی سے مل ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے لیکن لوگ اس سے دبا لیتے ہیں لیکن بائیوں بہنو آج اس کی کمزوری نہیں ہے یہ دنیا کے کہ سب سے بڑی ی د میں کی سب سے بڑی طاقت ہے آج اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو لیل لیل سمجھے یا کسی اور کو خود پر ظلم کرنے دے آاجی کا اصل مطلب ہے اپنی اوقات کو جانتے ہوئے اپنے آپ کو خدا اور انسانوں کے آگے مٹی مٹی کر دینا تو جو شاہ کہ زمین پر بیٹھا ہے اسے کبھی گرنے کا ڈر نہیں ہوتا ہے گرتا ہوا ہے جو ہوا میں محل بناتا ہے تو ایک عجز انسان دنیا کا سب سے محفوظ انسان آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کی کوئی جھوٹی انا نہیں ہوتی ہے جان انناائی اس کا کوئی دکھ نہ اس کو کوئی دکھ پہنچا سکتے ہیں اگر کوئی اسے برا کہتے تو وہ مسکراتے اور آگے آگے بڑھ جاتا ہے کیونکہ اسے دوسروں کے باڑ لے
اورماؤ بازر
جی جی جی جی بہت کچھ فرمائیے آپ
جی جی ایگو کی وجہ سے ہی انسان اکثر اپنی غلطیوں کو دیکھنے پتا ہے سنا پہچان جب انسان کو ایگو ہوتا نا زیادہ وہ اپنی غلیوں کو نہیں پہچان پاتا ہے نہ دھ کے ہیں جب تک انسان اپنی غلطیوں کو نہیں مانتا ہے نا تب تک وہ اپنے آپ کو بہتر نہیں بنا بنا سکتا ہیں ایک اچھا لیڈر کہ یہی کامیاب انسان ب ایک اچھا لیڈر یا یا کامیاب انسب وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی بات کوتوجہ سے سنتا ہے اور ضرورت پر اپنی سوچ بدل بدلنے سے نہیں نہیں ڈتا ہے ایگو ہمیں ایگو ہمیں سکھانے سے بھی روک دیتا ہے ہم ہر ٹائم پہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مجھے سب کچھ پتہ ہے جب ہم یہی سوچنے لگتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے تو ہم نئی چیزیں سیکھنے چھوڑ دیتا ہے
کر سے رودتہ بان آپ دیکھیے اگر آپ باہر جاؤے کسی مطلب اپ سڑک پہ ہوں گے تو وہاں پہ کوئی کچھ دے رہا ہوگا اگر چاہے کوئی لائن میں کھڑے ہوں گے تو وہ کچھ لے رہا ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو بول رہے ہو وہاں پہ کہ ہاں مجھے پتہ ہے میرا لاس ہوگا لیکن میں کیوں رہوں لائن میں کیوں ان کی طرح پہلے لائن میں جڑا رہوں
صحیح فرما یہی ہے ایکگو ہمیں چیز ہاں ہاں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کسی نہ کسی بات میں ہم سے بہتر ہو سکتا ہے
جی بھائی جان اسی لیے ہر شخص کی عزت کرنی چاہیے اور اس سے کچھ ہر کچھ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ان سر پا کی اس انسان کی جو اس اس کی
اس کی گرور میں نہیں ہے بلکہ اس کی نرمیت صبر اور اس کے اچھے اخلاق میں ہوتی ہے
ہاں
یہی کام آب لوگوں کی ایک دل دلچیت دل جیتی جل جی ج جلد
جی بھاجن صحی فرمایا آپ نے
جی بجے
بجن یہی ہے کہ اگر کوئی کسی کو عزت بھی نہ دے تو اسے برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے
صحیح پرو بجے ہر انسان کی عزت کے قابل نہیں ہوتا ہے
جی وجہ نہیں تو بالکل صحی فرمایا آپ نے سوٹ کی کی بات بولی جسے آپ ہو سکتے قابل تو بائی جان یہ تو آپ یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہو بائی جان
نہیں دیکھے انسان کو جب انسان کچھ اچھھی اچھی چیزیں کرتے ہیں اچھی نا اچھی اچھی چیزیں کر دیتا ہیں تب آپ کی ایک پہچان بن جاتی ہے آپ کے ماحول میں آپ کی رشتتے داری میں آپ کے گھر والوں میں تبھی آپ کو لوگ عزت کرنا سیکھ جاتے ہیں
جی بھائی صاحب ہو جی بھائیشان ہم ہے نا کوئی کسی کو کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے فیملی دیکھ
جی جی بازن
جی بھائی جان جی بھائی جان اور سب خیریت سے ہلو ہلو ہلو جی جی بھ جھ فون آ رہا تھا وہاں سے اس لیے کر رہ تھا بق میں بس یہی کہوں گا میں بازر
ک ایگو کہ ایو ایگو کہتے ہیں صرف صرف میں ہی ہوں لیکن حکمت کہتی ہے میں ہر روز کچھ نیا سیکھ لے لے سیکھ سکتا ہوں
جی بھائی جان بالکل صحیح فرمایا آپ نے آپ سے بات کر کے اچھا لگا بھائی یہاں ب ااگ ب اچھاگ جی جی خدا حافظ بھائی